السلام علیکم وائی جاں ہ
وعلیکم السلام بائیجان
کیس ہو
بس بس اللہ تعالی کی رحمت ہے سناؤ
ہاں سب بڑھیا ہے بناؤ کیا ہو رہا ہے
کھانا وانا ہو گیا اپ کا
ہاں ہو گیا
اور آج نجیز دھار میں کیا بنایا اپ نے
جی اج تو کہیں کوئی دعوت تھی تو بندہ رہا نہیں گئے تھے
اچھا جناب اچھا اچھا
اور سنائیے
اور خصائل حمیدہ کی تعمیر شخصیت اور اصول کی کامیابی کے راج کے بارے میں اپ کچھ
جی جی جی بالکل بالکل تو یہی ہے کہ علی یہاں اور جی اج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے بھائی جان
جی جی
جی بتائیں کچھ
یہی ہے کہ اج جو ہمارا اس نشست میں ہمیں کیسی بنیادی اور جب اور تیر سات موجوں پر بات کریں گے تو پر بھی پہنچا سکتا ہے اور جوال کے اندھیرا میں بھی دھکیل سے یعنی کس کی افادیت اور اہمیت کی بات کی جا رہی ہے جناب یہاں
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں اپ جناب بالکل اپ نے صحیح بتایا کہ جو قصائل امیدہ ہے وہ ا یعنی کسی سائے میں حکمت کا ا نہایت مصرومقولہ ابتدا میں اگر اپ اپنی اتوار تسلیل کر دیتے ہیں اور اکر کار کرنے لگتا ہے اور جب ہم اپنے صبروج میں چھوٹے چھوٹے اور افلاوری طور پر سرانجام دیتے ہیں اور وہی شخصیت کو ائینہ دکھانے میں مدد کرتا ہے
جی جناب جی اپ نے اور اگر ہماری قصائل مصیبت اور پاکیزہ ہے جو حصول ایک کامیابی نہایت سرن پر اسان ہوتا ہے اسے برعکس اگر ہم سستی کاہلی اور پیلنٹول کے اثر ہو چکے ہیں تو تمام تر سالیات کی نہایت کے باقی اس وقت پر پست رہ جائے گی
بالکل بالکل یعنی مطلب یہ بات وجہ کی ہے کہ اچھی عادتیں کوئی احتیازی موجرہ نہیں ہے بلکہ پورے شعور اور ریاجت کے ساتھ بنی ولی پہ پر جو ہے پیورسٹ کرنا پڑتا ہے
جی جناب جی اور یہی ہے کہ جو کسی صاحب حکمت کرنے ائے مسور وکولہ ہے کہ ابتدا میں اپنے اپنے اعتبار تسکیل کر دیتے ہیں لوگ اخر کار وہی اتوار اب کے مستق کی تعمیر کرتے ہیں ہم اپنے سبوں روز میں چھوٹے افسول لا سوری طور پر سرانجام کرتی ہے نا بھئی ہماری شخصیت کا ائینہ بن جاتی ہے
جی جناب بالکل بالکل اپ نے درست فرمایا جناب انسان کی طرف اللہ اپنی مجموعہ ہے اور اگر ہماری خاصہ علم مثبت اور پاکیزہ ہے تو اصول کامیابی نہایت تو سائل ہو جاتی ہے ا اس کے مرکز اگر ہم سستی کائلی اور ٹالم ڈول کے اسیر ہو چکے ہیں تو تمام تر سہالیت اور جہالت کی باوجود ہم اس سوری بس تو رہ جائیں گے
جی جناب جی کیا اپ نے کیا فرمایا ہے تو اپ کیا یہ بتا سکتے تھے عادت کیا ہے اور ایک لسونما کیا ہوتی ہے کیس ہوتی ہے
جی جی جناب جی جناب بالکل تو جی کیا فرمایا جناب اپ نے
جی عادت کیا ہوتی ہے اور اس کی نزونما کیسے ہوتی ہے
جی جی بالکل بالکل تو سب سے پہلے جو ہمارے سالنز کے لیے ہم یا وجاعت فرمائیں کہ عورت کا جو نفسیاتی اور محفوجی ا مطلب ایک سائیکلوجیکل ہے اور عمل ہماری جد کا مستقبل حصہ بن جاتا ہے
لیے ہمیں کسی تفکر کی حجات نہیں ہوتی یہی ہماری عادت ہے جناب
جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے تو جناب مطلب یہی ہے سوار اللہ کیا الی تصریح پیش کیا آپ نے اور یہی ہے کہ جناب اب عادتیں جو ہیں ذہن کے وہ رائے عمل ہیں جو ہمارے روزمرہ کے امور کو نہایت اور باسلی کا بنا دیتے کہنے جناب اچکا
ہاں جناب جی وہ سنہرے کاسحل جو تعمیرحیات کے لیے لازمی ہے پاو سدرییجنہن ایک پانی میں جیتنے بصفے اول کی کامیابی گزرے ہیں ان کی سب سےپہلے سفال پسداری یہ وقت رہی ہے جو شخص زمانے کی رفتار اور وقت کی قدروں کی قیمت سے چسم پوسی کرتا ہے وقت اسے معاشرے میں رسوا کر دیتا ہےلرف صب کرڑ کے بیدار ہونے اور ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر عملی جامہ پہنانے کو لازمی قرار دیتے ہیں
نے جناب تو مطلب یہی ہے کہ
کیا ہے جا
ہیلو
بولیے جناب بولیے
جی جی آواز آ رہی ہے جی مطالعہ ایک ک تب اور کصب علم کی بات کر رہے ہیں نا پوچھ رہے ہیں تو جی تو اس میں جیسا کہ جی شور لوگ جانتے ہیں روزانہ کچھ نیا پڑھنا یا علم حاصل کرنا ذہن کو کند ہونے سے بچاتا ہے اور تسر کو پرواج بخشت ہے جناب
بالکل جناب بالکل حق و جانب چاہے وہ کسی جدید رسالے کا مطالعہ ہو یا کسی ادیب کی تکلیف یہ عادت انسان کے تدور کو ہمیشہ چلا نکار دیتی ہے احسان مندی اور م طبت فکر آج کا معاصرہ اس مرض میں مبتلا ہے کہ لوگ پپ کا ماتم کرتے ہیں جو ان کے پاس محفقود اور ان پر توجہ نہیں دیتے جو دستیاب ہوتی ہیں
جی جی بالکل بالکل یعنی انسان نقش کی سب سے بڑی جو کاجی ہے ن جو ایک زندگی کا پرسکون بنانے کی بہتر عادت ہے اور ہم ہر حال میں خالے کے کائنات کا شکر ادا کریں اور مستق فکر انسان کے جو اندر ایک گیوی خود اعتمادی اور دلی احترام پیدا کرنے لگتی ہے اور جو نظم و جبط ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جناب
جی جناب جی جو نوجوان ہوتے ہیں نا وہ نسل نوجوانوں کی نسل اکثر کر محرک اور نظم و جبط کے فرق کو سمجھ نہیں پاتی محرک محض ایک عارضی چنگاری ہے جو آپ کو کسی کام کی ابتدا کی طرف مائل کرتی ہے لیکن نظم و جب وہ جابطہ ا حیات ہے جو آپ سے وہب کام تب بھی مسلسل کرواتا ہے جب آپ کی طبیعت میں انقبات یا اکٹا حت ہو انوشاسن ہی وہ کلیدی پل ہے جو خوابوں کی حقیقت کا پحرم اھاتا ہے بری عادتوں کا تدارک اور نیک آتوار کا افتکار کرتا ہے
جی جناب جی جناب بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور صاحب زندگی کے لیے مطلب پرانی کشب عادتوں کو پہر آ واد کہنا چاہیے رابطہ رابطہ نئی عادتیں کو رف کاب کرنا چاہیے اور اس کا کوئی سلی کا ٹرکا طریقہ یا ارشاد فرمائیں گے جناب
جی جناب جی اس کا ایک نہایت عجمدہ اور سائنسی تقریرار ہے ابتدا ایک کلیل یعنی ج کہیں تو کہ اپنے پورے نظام ایک زندگی کو ایک ہی دن میں تبدیل کرنے کی خام خیالی گریز کریں صرف ایک چھوٹی سی عادت منتخب کر کے
بالکل جی جناب آپ سے جو آپ نے بتایا اس سے مطلب بہت اچھا لگا اور آ سے بات کر کے بھی اچھا لگا جناب
خدا حافظ
جی جی شببا خیر